السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں
شکر اللہ کا میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں آپ ٹھیک ہو آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی بالکل بالکل میں بھی ٹھیک ہوں میرے گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے آپ سنائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکردادا سبھی ٹھیک ہے اور بتائی کیا کر رہے تھے آپ
بس بیٹھا ہی تھا میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے جو بھارت دیش ہے اس میں بہت قسم کے تہوار رہتےے اور دیکھا جائے جو تیوہار ہوتے ہیں جنہیں ہم فیسٹیولس بھی کہتے ہیں ہماری زندگی کے ن ایک اہم حصے ہوتے ہیں یہ ایک مان لیجیے ہمیں یہ خوشی اور محبت کا مان لیجیے یہ جی جی یہ خوشی اور محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل گھر رہنے کا پیغام دیتے ہیں دیکھا جائے تو ہر اگر دیکھا جائے تو مان لیجیے ہر ملک اور ہر مذہب میں اپنے اپنے اپنے اپنے فیسٹیولس ہوتے ہیں جو اپنی روایت اور ثقافت کے ساتھ وہ زندہ رکھتے ہیں تو دیکھا جائے ہمیں جو جو ہمارے یہاں فیسٹیولز ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسان میں خوشیاں رہ خوشیاں آتی ہیں تو وہ امن کے ساتھ اس فیسٹیول کو بنانا چاہتے ہیں اور دیکھا جائے کہ یہ ہمارے بھارت میں فیسٹیولز رہتے ہیں جیسے عید الفطر ہو گئی تو عید الفطر دیکھا جائے تو مسلمان رمضان کے بعد ہی منائی جاتی ہے عید فطر اور اس دن اور اس دن لوگ عیدالضحی عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مبارکباد دیتے ہیں اور گلے وغیرہ ملتے ہیں اور آپس میں مٹھائیاں وغیرہ بانٹتے ہیں تاکہ وہ اپنی خوشی ظاہر کر سکے اور دوسری عید بھی ہوتی ہے کہ دیکھا جائے عید الادحہ جسے ہم کہتے ہیں اور اس میں یہ عید دو مہینے دس دن کے بعد منائی جاتی ہے عید الفطر کے دو مہینے دس دن کے بعد اور اس میں یہ زیادہ تر قربانی وغیرہ کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس دن جو جی بالکل اور کہا جاتا ہے کہ جو اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں جانور کو قربان کیا جاتا ہے اور جو پھر گوشت وغیرہ رہتا ہے اس جانور کا وہ اپنے آس پاس کے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں
ہ اپنے آس پاس جو ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں یا پھر جو ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں ان میں بانٹتے اور ہم اپنے پاس بھی رکھتا ہے
جی جی جی بالکل بالکل
ج
آپ بتائیے آپ کو کہیے کسی جو فیسٹیولز رہتے ہیں ہمارے یہاں ان کے بارے میں کچھ معلومات ہیں
جی اگر ہم دیکھا ج اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر ہمارے کشمیر میں جو سب سے بڑے دو تہوار منائے جاتے ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحی منائے جاتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے ا یہاں پر عید الفطر اور عید اضحی اضحا پہ لوگ کافی کافی زیادہ خرید و فروخت کرتے ہیں جس وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ کیا بولتے ہیں فائدے بھی ہوتے ہیں لوگ اس عیدید جو بھی یہاں پر تہوار ہوتے ہے لوگ ان پہ کرتے ہیں کام لوگ ان پہ زیادہ کاروبار کرتے ہیں جس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور لوگ خوشی سے ایک دوسرے سے اس دن پہ ملتے ہیں جیسے ہم دیکھیں گے عید ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کام ہم عید پہ کرتے ہیں کام ہم عید پہ رشتے رشتے داروں کے گھر جاتے ہیں اپنے دوستوں سے ملتے ہیں ایک خوشی کا پیغام پہنچاتے ہیں ہم مجھے قصہ یاد آ رہا ہے جب ہم چھوٹے ے ہوا کرتے تھے ہم کرتے تھے کام ہمیں انتظار ہوتا تھا عید کب ہوگی یا کوئی بھی تہوار ہوتا تھا ہم انتظار رہتا تھا تہوار کا دن کب آئے گا پھر ہمیں کرتے تھے اس سے پہلے ہی ہم پھر جاتے تھے خرید و فروخت کرنے ہم ہم ہمیں ک نئے نئے کپڑے لائے جاتے تھے ہم خوش ہوتے ہم انتظار کرتے تھے ہم عید کے دن نئے نئے کپڑے پہن کے باہر جائیں گے رشتتے داروں سے ملیں گے ہم دوستوں سے ملیں گے گھومنے پھرنے جائیں گے اس وجہ سے ہماری زندگی کا ایک بہت زیادہ اہم ترین حصہ ہمارے تہوار ہے
جی بالکل بالکل اگر دیکھا جائے جو تہوہار رہتے ہیں وہ ہمارے بچوں کے لیے بھی بہت خوشی کا سبق ہوتے ہیں جیسے انہیں تحفے وغیرہ ملتے ہیں جیسے انہیں تحفے وغیرہ ملتے ہیں اور وہ کھیلتے ہیں اور اپنی جو گھر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہیں لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم جو تہوار وغیرہ رہتے ہیں ان میں بہت فضول خرچی کرتے ہیں
ہاں میں آپ کو یہی بات کہنے والا تھا آج کے دور میں اب ایسا کام ہوتا ہے جو بھی تہوار وغیرہ یہاں پر ہوتے ہیں لوگ یہاں پر ضرورت سے زیادہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں جتنی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ لوگ یہاں پر پیسے خرچ کر دیتے ہیں جس وجہ سے اور یہاں پر لوگ زیادہ ا ضائع کر دیتے ہیں چیزیں جیسے ہم دیکھیں گے کھانے پینے کی چیزیں لوگ کافی زیادہ ضائع کر رہے ضرورت سے زیادہ کھانا منگواتے یا گھر پہ پکاتے ہیں یا پھر باہر سے منگواتے ہیں جس وجہ سے یہاں پر ہم کافی زیادہ اگر ہم دیکھیں گے تو پھر آلودگی بھی یہاں پر پھیلتی ہے کیونکہ لوگ جو کھانا ضائع کرتے ہیں پھر لوگ باہر سڑ کنہ پہ پھینکتے ہیں یا پھر جو ضرورت سے زیادہ چیزیں لاتے ہیں فضول خرچی کرتے پھر وہ سڑکوں پر کوڑا کر کر پھینکتے ہیں اس وجہ سے ہمیں یہاں پر ماحول آلودہ بھی ہوتا ہے
جی بالکل ہمیں چاہیے کہ ہم جو فیسٹیول ہے وہ خوشی اور امن کے ساتھ منائ ہے اور جو فضول خرچی ہے اس سے بچے اور جو شور شرابہ ہوتا ہے وہ ماحوللیت ہمارے ماحوللیت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے
بالکل
تو ہمیں چاہیے ہم ان چیزوں سے بچیں اور ہمیں چاہیے جو ہمارے آس پاس غریب اور ضرورت مند لوگ ہیں ان کی بھی مدد کرے کیونکہ ان کے بھی تہوار ہوتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا بہت ان کی مدد کر دے تاکہ کہ وہ بھی اپنی تہوہار خوشیوں کے ساتھ منا سکے اور ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کر پائے ہیں
آپ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہاں جتنے بھی تہوار ہوتے یہاں پر یہاں پر کرتے لوگ کام لوگ اپنی جو کمائی ہوتی ہے ان کی اس میں سے تھوڑا تھوڑا خرچ کر کے پھر جو غریب لوگ ہوتے جن کو ضرورت ہوتی ہے ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان میں وہ بڑ دیتے ہیں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تہوار جو ہے تہوار جتنے بھی آتے ہیں ہے وہ ہمیں ایک امن کا پیغام دیتی ہے ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کا پیغام دیتی ہے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے کا پیغام دیتی ہے آپ کا کیا خیال ہے اس پہ
ی بالکل بالکل تیہوار تو ہمیں یہی سب چیزیں سکھاتا ہے کہ ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے اور ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم اچھی طریقے سے تہوہار منا رہے ہیں تو وہ بھی ایک تیوہار اچھی طریقے سے منائےیں اور ان کو بھی اس تہوہار کی خوشیاں ہ تو ہمیں آس پاس کے لوگوں پہ بھی دھیان دینا چاہیے بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو جب کوئی بھی تہوار ہوتا ہے تو وہ جو چیزیں اپنے گھروں میں لاتے ہیں تو وہ اپنے ہمسائے یا کسی جو چ جو کے جی جی ان کے لیے بھی وہ چیزیں لانا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ایسا سوچتے سوچ رکھتے ہیں کہ اگر ہم ہمارے لیے یہ تہوار ہے ہم خوشیاں منا رہے ہیں تو باقیا باقی لوگ بھی اس کے حقدار رہتے کہ
ہاں وہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی وہ خوشیاں بانٹتے ہیں
جی بالکل بالکل
اور مجھے لگتا ہے جتنے بھی یہاں پر تہوار ہوتے ہیں ہمیں ان تہواروں کے دن ایک تو اچھے سے امن سے رہنا چاہیے اور ہمیں ماحول کو آلودگی سے آلودگی نہیں پھیلانی چاہیے جیسے کہاں تہواروں پہ کرتے ہیں کہاں پھر تہواروں پہ لوگ ادھر ادھر جاتے اں وہاں گھومنے جاتے پھر وہاں پہ کوڑا کرک ڈالتے ہیں ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں یہ چاہے کہ ہم تہوار منانے کے ساتھ ساتھ ساتھ خوشی منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ماحول کو بھی صاف رکھنا چاہیے ہمیں ماحول کو آلود سے نہیں بڑنا چاہیے
جی جی بالکل بالکل تو دیوالی بھی ایک تہوار ہے آپ کو اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہے
ہاں جی ہاں جی ہمارے ملک میں یہ تہوار کافی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے جس میں پٹاخے وغیرہ زیادہ پھڑے جاتے ہیں
جی جی جی جی وہیں میں بھی کہہ رہا ہوں کہ دیوالی جو ہے وہ ایک ہندو مذہب کا مشہور تہوار ہے تو ان دنوں لوگ دیے جلاتے ہیں دیے وغیرہ ان دنوں جلاتے ہیں ہم اور گھر وغیرہ سچاتے ہیں اور آپس میں وہ لوگ مٹھائیاں وغیرہ بھی بانٹتے ہیں اور ہمارے ملک میں تو بہت سارے
جیسے اگر ہم بات کریں گے ہم یہاں پر ہمارے ملک میں ہولی کافی زیادہ اچھے سے منائی جاتی ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے رنگ پھینگتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں گے جو وہ روہولی وہ ویرہ لوگ مناتے ہیں اس میں وہ خوشیاں بانٹتے ہیں ایک دوسرے سے گل ملتے ہے اس میں ایک دوسرے پہ وہ رنگ پھینکتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے وہ ان کو لوگوں کو چاہیے کہ وہ پھر جو آلودگی اس سے پھیلتی ہے وہ اس کو بھی صاف رکھے
جی بالکل بالکل کیونکہ دیکھا جائے لوگ جیسے ہم بول رہے ہیں ہولی وغیرہ یا دیوالی ہو یا عید وغیرہ ہوتی ہے تو ان سب پہ لوگ پٹاخے وغیرہ بہت پھ پھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے ماول ماحول ہے وہل خد ہو جاتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ پٹاخے وغیرہ پھوڑنے سے پرہیز کرے جس سے ہمارا ماحول خراب ہو جاتا وہ خوشی وغیرہ بانٹنا چاہتے ہ اپنے دوستوں وغیرہ سا ملنے چلے جائے یا کہیں گھومنے وغیرہ چلے جائیں جس سے ان کا من بھی اچھا ہو جاتا ہے من بھی ہلکا پكا ہو جاتا ہے باقی یہ پٹاخے وغیرہ میں فضول خرچی کرے جس سے کہ ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے جو آس پاس کے جانور ہیں وہ بھی ڈر جاتے ہیں ان پہ بھی اس کے برے اثرات پڑ جاتے ہیں
جی بالکل صحیح بات ہے
بالکل اگر دیکھا جائے تو ہر جو تہوار ہوتا ہے اپنا اپنا مقصد اور اہمیت ہوتی ہے اس میں یہ لوگ جی بالکل بالکل تو اس دوران لوگ ایک دوسرے کی غریب آ جاتے ہیں محبت اور بھائی چارہ بڑھ جاتا ہے ان سب چیزوں سے دیکھا جائے
ہاں جی
بالکل بالکل
تو بڑا اچھا لگا آپ سے اس متعلق بات کر کے امید ہے آپ کو بھی اس متعلق بات کر کے مجھ سے کافی زیادہ ح اچھی اچھائی محسوس ہوئی ہوگی
جی بالکل بالکل چلیے اللہ حافظ
خدا حافظ
اچ